لو ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں تم ٹھیک ہو
ہاں الحمد للہ غھر پہ سب ٹھیک ہیں
ہاں میرے گھر پہ سب ٹھیک آپ کے گھر پہ سب ٹھیک
ہاں جی شکر اللہ کا کیا کر رہی تھی
میں گھر کا تھوڑا کام کر رہی تھی
اچھا ٹھیک
ہاں آپ کیا کر رہی تھی
میں بس بیٹھی تھی
ٹھیک
اسکول گئی تھی
ہاں میں گئی تھی ویسے تم کیوں نہیں آئی تھی
وہ کچھ کام آ گیا تھا اسی لیے
اچھا ٹھیک اب ہو گیا ختم
ہاں جی
ٹھیک
کھانا کھایا
ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا
جی ہاں میں نے بھی کھایا یہ یاد ہے کل اسکول میں انوائرمنٹل اسٹڈیز کی کلاس میں جنگلات کے بارے میں لیکچر ہوا تھا مجھے ٹاپک بہت انٹرسٹنگ لگا
مجھے بھی جنگلات کا ٹاپک بہت پسند ہے ہماری زندگی میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس کی قدر کم کرتے
بالکل صحیح کہا تم نے ویسے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ جنگلات سے مراد کیا ہے
جنگلات سے مراد ایسے ویسے علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ درخت پودے اور جنگلی جانور موجود ہوتے ہیں یہ قدرت کا بہت قیمتی تحفہ ہے
ہاں اور مجھے لگتا ہے کہ جنگلات زمین کے پھیپھڑے یعنی لنگس کی طرح کام کرتے ہیں
بالکل درخت کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کر کرتے ہیں اسی وجہ سے سے ہم صاف ہوا میں سانس لے پاتے ہیں
اگر درخت نہ ہو تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی
صرف مشکل نہیں ہی نہیں بلکہ ممکن ہے کہ انسانی زندگی کو بہت برا خطرہ پیدا ہو جائے
جنگلات کے اور کیا فائدے ہیں
جنگلات بہت سے جانوروں اور پرندوں کا گھر ہوتے ہیں اگر جنگلات نہ ہوں تو ان کی بہت سی قسمیں ختم ہوسکتی ہیں
ہاں میں نے پڑھا تھا کہ بہت سے جانور صرف جنگلات میں ہی رہتے ہیں
بالکل شیر ہرن بالو بندر اور ہزاروں قسم کے پرندے جنگلات میں اپنی زندگی گزارتے ہیں
اس کا مطلب ہے کہ جنگلات بائییو ڈائیورسٹی کو بھی بچاتا ہے
جی ہاں بایو ڈائیورسٹی یعنی مختلف قسم کے جانداروں اور پودوں کا موجود رہنا یہ قدرتی نظام کے لئے بہت ضروری ہے
مجھے لگتا ہے کہ جنگلات موسم کو متوازن رکھنے میں بھی مدد کرتے ہیں
بالکل درخت ہوا کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اور برسات کے نظام کو بھی متاثر کرتے ہیں
اسی لیے جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں کا موسم زیادہ خوشگوار ہوتا ہے
صحیح کہا درکت ہوا میں نمی کو برقرار رکھتے ہیں اور گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں
آج کل گلوبل وارمنگ کا بہت ذکر ہوتا ہے کیا جنگلات اس مسئلے کو کم کر سکتے ہیں
جی ہاں گلوبل وارمنگ کی ایک بڑی وجہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا بڑھنا ہے در ر اس گیس کو جذب کر لیتے ہیں اور اس طرح زمین کا درجہ حرارت کم کرنے میں مدد کرتے تھے
یعنی جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنا ہی ماحول بہتر ہوگا
بالکل اسی لیے ہر سال دنیا بھر میں ٹری پلانٹیشن کیمپنگس چلائی جاتی ہیں
لیکن افسوس کی بات ہے جتنے درخت لگائے جاتے ہیں ان سے کئی زیادہ کاٹے جاتے ہیں
یہ سچ ہے ڈیفارسٹریشن یعنی جنگلات کی کٹائی آج دنیا کا بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے
لوگ در کب کیوں کاٹ دیتے ہیں
مختلف وجوہات ہوتی ہے کچھ لوگ لکڑی حاصل کرنے کے لئے درخت کار دیتے ہیں کچھ زمین حاصل کرنے کے لئے اور کچھ فیکٹریز یا بلڈنگس بنانے کے لئے
لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے
جی ہاں جب جنگلات کم ہوتے ہیں تو ہوا آلودہ ہوتی ہے جانوروں کا مسکان ختم ہوتا ہے اور موسمی تبدیلیاں تیز ہو جاتی
میں نے سنا ہے کہ جنگل کی کٹائی سے سیلاب بھی آ سکتے ہیں
بالکل درخت زمین کو مضبوط پکڑ کر رکھتے ہے جب درخت کاٹ دیے جاتے ہیں تو مٹی بھی جات بہ جاتی ہے اور سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے
اس سے سوائل ایروجن کہتے ہیں نا
ہاں بالکل مٹی کا بہ جانا سوائل ایروجن کہلاتا ہے اور یہ زذراات کے لیے بہت نقصان دہ ہے
کے ذخیر کو بھی محفوظ رکھتے ہیں
جی ہاں درختوں کی جڑیں پانی کو زمین میں جذب ہونے میں مدد دیتی ہے جس سے زیر زمین پانی کی سطح برقرار رہتی
ا درخت نہ ہو تو پانی کی کمی بھی ہو سکتی تی ہے
بالکل اسی لیے جنگلات کو پانی کے قدرتی محافظ بھی کہا جاتا ہے
پاکستان اور کشمیر میں ابھی جنگلات موجود ہیں نا
جی ہاں کشمیر اپنی خوبصورت وادیوں اور گنےت جنگلات کی وجہ سے مشہور ہے
جب ہم پہاڑوں پر جاتے ہیں اور ہر طرف سبز د دیتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے
قدرت کی خوبصورتی واقعی انسان کو اللہ کی قدرت کا احساس دلاتی ہے
جنگلات سے ہمیں اور کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں
لکڑی پھل شہد دوائیاں اور بہت سی دوسری اشیاء جنگلات سے حاصل ہوتی
دام ہی ہبی
جی ہاں بہت سی د ادویات ایسے پڈوں اور جریی بوٹیوں سے تیار کی جاتی ہے جو جنگلات میں اگتی ہے
یہ تو بہت دلچسپ بات ہے
اسی لے جنگل صرف درختوں کا مجموعہ نہیں بلکہ انسانی زندگی کے لیئے بہت قیمتی خزانہ ہے
مجھے لگتا ہے کہ جنگلات ٹوریزم کے لیے بھی اہم ہے
بالکل دنیا بھر کے لوگ قدرتی مناظر دیکھنے کے لیئے جنگلات کا رخ کرتے ہیں
اس سے ملک کی معیشرت کو بھی فائدہ ہوتا ہے
ہاں ٹوریزم سے روزگار کے نئے موقع پیدا ہوتے ہیں
جنگل کی آگ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے
بالکل ہر سال دنیا کے مختلف ممالک میں جنگل کی آگ کی وجہ سے لاکھوں درخت جل جاتے ہیں
یہ آ کس وجہ سے لگتی ہے
کبھی قدرتی وجوہات کی وجہ سے اور کبھی انسانوں کی غفتلات کی وجہ سے
چیزیں جنگل میں پھینک دیں تو آگ لگ سکتی ہے
جی ہاں اسی لیے جنگل میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے
ختم ہو گئی تو جانوروں کا کیا ہوگا
بہت سے جانور بے گھر ہو جائیں گے اور کچھ قسمیں ہمیشہ کے لئے دنیا سے ختم ہو سکتی ہیں
یہ سوچ کر ہی دکھ ہوتا ہے
مجھے بھی ہر مخلوق کو جینے کا حق ہے
ہم اسٹوڈنٹس جنگلات کے تحفظ کے لیے کیا کر سکتے ہیں
سب سے پہلے ہمیں درخت لگانے چاہیے
اور ان کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے
بالکل صرف درخت لگانا ہی کافی نہیں انہیں برا کرنا بھی ضروری ہے
ہم اسکول میں ٹری پلانٹیشن ڈرائیو بھی آرگنائز کر سکتے ہیں
یہ بہت اچھا خیال ہے
لوگوں میں آگاہی پھیلانے بھی ضروری ہے
جی ہاں جب تک لوگ جنگلات کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا
سوشل میڈیا بھی اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے
بالکل آج کل سوشل میڈیا بہت طاقتور ذریعہ ہے
اگر ہر شخص سال میں کم از کم ایک درخت لگائے تو بہت فرق پڑ سکتا ہے
میں بھی اسی بات پر یقین رکھتی ہوں
اسلام میں بھی درخت لگانے کی بہت فضیلیت بیان کی گئی ہے
جی ہاں حدیث مبارک میں اط آتا ہے کہ اگر کوئی شخص درخت لگاتا ہے اور اس سے کوئی انسان پرندہ یا جانور فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے
یہ بات سن کر درخت لگانے کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے
بالکل یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدے مند عمل ہے
مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو بھی جنگلات کی حفاظت کے لیے مزید قدم اٹھانا چاہیے
ضرور جنگل کی غیر قانونی کٹائی روکنی چاہیے اور نئے د درخت لگانے چاہیے
جنگل کے قریب رہنے والے لوگوں کو بھی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے
بالکل اگر مقامی لوگ حفاظت میں حصہ لیں تو نتائج بہت بہتر ہوسکتے ہیں
آج کل بہت سے این جی اوز بھی اس میدان میں کام کر سکتے ہیں
ہاں وہ ٹری پلانٹیشن اور اویئرنیس کیمپنگس چلاتے ہیں
یہ بہت قابل تعریف کام ہے
بالکل ہر شخص کو اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں حصہ لینا چاہیئے
مجھے جنگل کی سیر بہت پسند ہے
مجھے بھی جنگل کی ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کی آوازیں بہت سکون دیتی ہے
وہاں انسان شہر شور شرابے سے دور ہو جاتا ہے
اور قدرت کے قریب آ جاتا ہے
کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اگر لوگ قدرت کے قریب زیادہ وقت گزارے تو وہ اس کی قدر بھی زیادہ کریں گے
یہ بات بالکل درست ہے
جنگلات ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ضروری ہے
جی ہاں اگر ہم نے آج ان کی حفاظت نہ کی تو ہماری آنے والی نسلیں بہت سی قدرتی وسائل سے محروم ہو جائیں گی
چلو آج تو یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں درخت لگانے چاہیے زیادہ سے زیادہ اور ان کی قدر بھی کرنی چاہیے
ہاں صحیح ہے
چلو بعد میں بات کرتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ